ہاں م میں ا رض کال اچھا ٹھیک آپ ٹھیک ہو ادھر اب تفسیر سے بولو کیا ہو گیا ادھر
اچھا ادھر لڑائی ہو گئی تھی پھر سنا نے تین دن کھانا نہیں کھایا ہے
لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے
ہ شاید نے بولا مجھے خود بھی نہیں پتا ہوا کیا تھا
اچھا
لیکن مممی نے اس کو بولا تھا م میں وون ن نہ نہیںم ک کہیین امی وون خبر کیا کیا اس نے شاید ڈیٹیل نہیں بولی مجھے کہ ہائے ہی کیا تو میرے اوپر اٹھی ہے لڑائی
ہوں
نہیں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے جو یہ میرے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا
اچھا ٹھیک
میں نے بھیھی فورس نہیں کیا
یہ وه اسی پ ہوگا مسئلہ ن ادھر اتنے دن کیوں رہی
وہ مجھے نہیں پتا اس نے خالی ممی نے اس کو بولا ہے یہ بات رو جام کو نہیں بولنا کہ ادھر لڑائی ہوئی تھی پھر سنا نے تین دن کھ کھانہ نہیں کاائے تھا چوتھے دن پ گھر بیجنے بلا ا کھا اس وت بھی نہیں کایا میں بھائی کو فون کروں گا اور یہاں سے تم یہاں سے گھر چلی جاؤ ہمیں یہاں گھر سنبھالنا آئے گا
اچھا اپ ادھر ھو اسلئے
میں نے اس سے پوچھا تھا تھوڑا مستی وستی کر کے کی مسئلہ کیا تھا تو مگر کچھ بولا نہیں خالی اتنا بولا کہ اگر تو پھر سے جائے گی تین دن وہاہر ہے دو دن ہی ہاں تو تھوڑا ان کو بھی کمفرٹ ملے گا اور یہاں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا پھر مجھے اس سے بات سے شک ہو گیا کہ شاید جو مسئلہ یہی ہے
ہاں اور
میرے اوپر کیوںکہ اب اس نے یہ بھی بولا نا کہ مجھے نہیں پتا چلنا چاہیے اس بارے میں کچھ بھی اب اس نے بولا ک ممے کو یہاں سے کچھ نہیں بولنا ویسے بھی ہو توجھے اس بارے میں کچھ بولے گی بھی نہیں اب شا اس کی چاچی کا بھائی مر گیا ہے
ہاں
کل تضت پہ جانا ہے پھر میں نے ممی کو بولا مجھے جانا ہے کوٹ پہ ڈی سی آفس تو اس کو بول رہی ت میں نے بولا آپ رہو یہاں پھر شاہد بعد میں آئے گا چائے وہی بنائے گا
ہ
سے زانا بول رہی تھی یہ کہاں ادھر بیٹھے گی اس کو میرے ساتھ آنا ہے میرے ریلیٹیو کے یہاں چاروں پہ
ہمارے یہاں تو کبھی نہیں آئے
پھر میں شاید کوئی یہی بات بولی
ہاں
وہ پدا وہ بول رہا وہاں سے اسے ڈرتی ہے بس اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے جیسی یہ ہے ویسی میں بھی ہوں جب اس کے رشتے داروں کے یہاں جا سکتی ہے میرے رشتے داروں کے ٹائم بیمار کیوں ہوتی ہے پھر اس نے بولا تم کچھ بولو بولا مت کر اس سے
ھم ھم
جو اس کو کرنا ہوگا وہ یہ کرے گی اب بولا میں نے اس کو کل ہی بولا تھا وہ آئے گی لیکن وہ واپس جائے گی کچھ دن کے بعد
جی
اور میں نے اس کو بولا اس کو بولو کل ہی گھر جاؤ دو چار دن کے لیے پھر میں آؤں پھر میں واپس جاؤں گی ماما کے لیے میں نے اس کو پہلے بول کے رکھا جب وہ آئے گی تم دو چار دن بیٹھے گ تم چلی جانا اب اس کو بول رہو تم ممی کو بولنا
ہوں ہ ہاں
اس کو بولو جاؤ مجھےپ پ جانا ہے بولا ٹھیک ہے لیکن کوئی تو بات ہے یہ بولنا نہیں چاہتا ہے بولنا نہیں چاہتا اس بات سے مجھے شک لگ رہا ہے کہ میرا
اچھا ٹھیک ہاں ہاں وہی مسئلہ ہے
وہی مسئلہ ہے گیسا ہوتا نبل گیا اور چکس لانے
اور چکس لانے میں نے جو بولا تھا بیجو چکس کو اس کو کیا مسئلہ ہوگا مسئلہ ہو گیا اب ان کے ساتھ تفریح کا تمہیں بھی اور اس کو خود کو بھی
کیا خ اگے اور لانے اس نے کہا کی آئس کریم فاطمہ نے بولا مجھے یہی چاہیے وہ بیس روپے کی تھی فاطمہ کے لیے فورٹی فائیو میں ڈبا آیا تھا بولا لوکل ہے نہیں تو یہ
اچھا ٹھیک
اب ان اس نے کھائی نہیں بریانی ایک سپ لیا تھا اوبا باقی سارا کھایا اس نے
اس حساب سے پھر زیادہ مسند ہوا ہے اگر گاہر کاب بھی مسئلہ تو پھر زیادہ ہوا ہوگا نا مسئلہ
ویسے تین دن کھانا چھوڑنا مطلب کوئی تو ایشو ہے نا
یہ یہی ہوگا یہ اتنے دن کہاں کیوں گئی ہے وہاں وہاں دوسری بہن ہے نا کہ وہ نہیں چھٹی رکھ سکتے
میں نے اس کو بولا میں نے اس کو بولا ہمیں بہت سارا قرضہ ہے اگر سبھی چھٹی لے گی تو اس کے وہاں پیسے کٹیں گے کیونکہ لیو چانس میں ہفتہ آتا ہے اگر وہ ہفتے سے زیادہ بھی چھٹی کرے گی دو مہینے میں وہاں سے اس کی سیلری کٹتی ہے اور میں شاید کو یہ بھی بولا تمہیں پتہ ہے سنار کا بھی ہمیں قرضہ ہے اوپر سے ہمارا پاپا بول رہا تھا تم لوگوں کا بھی قرضہ ہے مجھے اور سلطان بھیا کا بھی کرضیا مجھے ہم اسی لیے میں نے بولا سبھی
ہے نا اب کے ہمیں اس کا اتر
میں نے پرسوں ہی بولا تھا آٹی ٹی کو میں نے بولا جیسے یہ بات کر رہا ہے کوئی مسئلہ ہو چکا ہے گھر پہ کیونکہ یہ پکاتی تھی کھانا وانا
ہم ہم
کھاتی واتی کچھ نہیں تھی
ہم
اب کیوں ہوا وہ مجھے نہیں پتا نہ ہی بولا
اچھا
خالی اتنا بولو تم جب گھر جاؤ گی دو چار دن کے بعد دو تین دن ادھر واپس آنا پھر پھر سے جانا میں نے بولا ٹھیک ہے
ٹھیک
ہاں مجھے نہیں لگتا کل کیس اٹھے گا
کیوں
لوچاک پورا پھٹا ہوا ہے کل تک کہاں وہ کلیئر ہو جائے گا
وہ نکالا پانی اس سے کل بھی بتایا تھا خود آنگن میں اتنا آیا تھا بارش رک گئی تو پانی سارا اترا
اترا واپس
ہوں
چلو پھر ٹھیک ہے
پانی سارا اترا ابھی خالی کان یہاں سے بول رہے ہیں زیادہ اور گ گلی میں بہت سارے شاپس کو نقصان ہوا ہے بہت زیادہ
اور ماما کو فرق ہے وہ نیچے ہی ہے
ہوں بہت پرواہ چڑی
اچھا کیا بور ہو جائے گی نیچے
لائٹ گئی نا اسی لیے
ہمم
اور یے نبی نے کچھ کیا کیوں نہ وہ ہو رہا تھا فری فائر کے بارے میں
نہیں نہیں میں نہیں ڈاؤن لوڈ کرنی تھی
ٹھیک
او چکس کے ساتھ ہی اوپر کھیل رہا تھا
ڈی سی آفس نہیں جاو گی پھر کل
میں جاؤں گی ڈی سی آفس
ہمم
بول رہا تھا میں یہاں اکیلا رہوں گا کیونکی ممی کو بھی جانا ہے پھر اس نے بالکل وہ بولا میں اپنا اپنے ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے جؤں گا مگر یے پیزا ویزا پھر سے کھائے گا اس نے بولا اس کو کہاں گھمائے گی مگر ایک بات سے صحیح ہے نا اگر میں اس کو لے جاو گی مجھے پاگل کرے گا وہاں پہ کیونکہ وہاں پے آلریڈی بور بہت زیادہ ہوتی تے ہے بیٹھ بیٹھ کے اگر یہاں بیٹھے گا پھر وینسڈے کے دن مجھے اور موقع ملے گا واپس آنے کا اس کو ڈراپ کے چکر میں میں وہاں ڈال دوں گی اس کو
ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اور
کپڑے دھوئے
کپڑے بھی میں نے دھوئے سبزی بھی میں نے پکائی اوپر سے چار بارش بہت زیادہ
خود کروں گی کپڑے واش
جی میں نے سارے دوئے بس سارے
ٹھیک
میں سوچا تھا کل میں کچن صاف کروں گی لیکن پانی آج پھر سے نہیں آ رہا ہے
ٹینکی اگر پھول آتی نا میں نے کب کا واش کیا ہوتا میں نے ممی کو بولا پرسو وہی مسئلہ ہے پانی نہیں ہے
اب میں دیکھو گی ایٹ لسٹ شالماری اگر ہو جائے گی کپ تو دیکھیں گے اگر پانی چاڈ میں نہ چڑا
ہمم
میں بالکل اسی لیے پڑا تھا میں واپس جؤں گا نانی کن
ہاں وہ ذرا ادھر بول ہو گیا اب اوپر اوپر میں نے کبوتروں کے لیے بھی کچھ نہیں بولا میں نے بولا بیٹر ہے گیم سے یہی دیکھے کبوتروں کے ساتھ ہی رہے کیونکی گیمز میں یے گھستا ہے پھر نکلتا نہیں ہے ہم
میں نے نہیں گان بیھجنا کیونکی میں نے سوچا چلو چھوڑ آب ایک دن تھوڑا ریفریش ہو جائے گا
ہمم
یے نا یے وہ نکلا تھا شاہ شاپ پے
آج نہیں
اچھا ٹھیک وردن کے لیے ایک دو سورج دیکھنے ہے توائبہ کو
کس کے لیے
طائبہ کے لیے اس سے بول اگر ایک
جیسے وہی گرین والا اور بلو والا ویس ٹائپ کے ٹھیک ہے میں بول دوں گی اس کو
اگر کچھ اور ہی ہوگا اگرچھ چھ لیکن واردھن کے لیے واردھن کے لیے اس کو چاہیے وہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بول دوں گی
اور کیا کر رہی ہو اب اس ٹائم
بس میں بیٹھی ہوں میں پنچو بنا رہی تھی تین تین بنائی شاید
ٹھیک ٹھیک
بنائے میں نے
اچا کوروں پی مت کچھ بولا سوٹس پ میں
نہ میں نے نیچے مذاق میں شاہد نے بولا مجھے اور چکن س لانے ہے اس کو بولا مجھے دو ہزار روپئے دے دو مجھے اور کپڑے لانے ہیں ان ممی کو میں نے دکھایا تھا وہ بول رہی تھی اب کل بھی جو لائے تھے آپ کا کیا کرنا ہے میں اتنے سارے کپڑوں کا
اچھا
ا اس جب فضول خرچی کوکو میں کرے گا مجھے کیوں نہیں دے گا دو ہزار روپئے
آ وہ سلوانا وہ دو سوٹ ورنہ ایسیے ہی رکھو گی
نہ ویسے بھی میںشن اب میرا دل نہیں ہے پاچ پاغ جانے کا کیونکہ ن بول فر سنتا ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے
پھر وہی پر ہوگی یہ کام کرنے کیا ہو گیا جانا لیکن اس بار وہیں پر مہنگی رات ات کے دن بیٹھ سان کو بول نے جاؤو تو جیسے اس ن لاسٹائم کیا تھا اس بار آ آپ کر لینا وہ چیز
ہوں ا اور باقی ٹھیک ہو
باقی ٹھیک ہے
پکائی سبزی
سبزی ہم نے آج مکس دال بنائیے اور کیا نے بس پاپک کےیل ساگ اور کیا ہاں مکس دال اور میں نے تھوڑے چنے پانی میں رکھ دیے
اچھا ٹھیک
ساری سوری جو بھی گھر میں تھی وہی مکس کر کے
آج ٹو ہنڈریڈ میں پر کے جی چکن ہے
کیونکہ راستہ بند ہے
ہاں اس نے بولا تھا کل ممی شاید
چلو ابھی مجھے تھوڑا سا کام ہے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو کال کرتی ہ
اوکے اوک اوے
اچھا